السلام علیکم
السلام علیکم بھائی جان
کیسے ہیں بھائی جان
ہ بھجن سب کلیے تے بھجن
میرا بھی حال چال ٹھیک ہے بھائی جن سب کھہ رہیے تھ
ہمیں ابو لوگ گس ہیں بھائی جین
ہاں بائی جان وہ سب بائی جان آپ اپنا
آواز بھائی جان
ہاں آپ اپنا امی جان ابو جان کے بارے میں بتائیے نا بھ
وہ لوگ بھی ٹھیک ہے بھائی جان لیکن آواز
کیا آواز
آواز توڑا بگا دی
ہاں برہ ج آپ آواز بھی بچ
بولے ہیں بھائی جان کیا کیا کھائے ہیں آپ
اور کھ بھائی جان چاول کھ ہ دال کھ ہ سبزی کھ ہ یہی سب کھ ہ بھائی جان
اچھا خود سے بنائے یا امی جان بنائی ہے
ہاں بھائی ہم خود سے ہی بنا آپ اپنا بتائیے آپ کیا کیا کھا
ہم بریانی چاول کھائے بھائی جن
او اسی لیے کافی تھوک پھیک رہے تھے نہیں ہے اچھا لگا کیا ہو ج
آج پ اچھا نہیں تھا ہم خود بنائے تھے خراب ہو گیا تھا
کیسے بنایا تھا کہ خراب ہو گیا کچھ کم ب
جی بھائیجان
کم رکھ دیے تھے کیا بھائی جان اس میں مطلب کہ سامان یہ سب میں کچھ کم ڈال دیے تھے کچھ
نمک زیادہ ہو گیا تھا بھائی جان
وہ تو کیسے کائے بھائی جان
کھاالی ہے بھائی یہ کیا کرے بن گیا ویسے تو
اور کیا کیا ہم بھی بنائے تھے اس دن میگی بھائی جان مطلب کہ ایک بڑا والا میگی نہیں ہوتا ہے بھائی جان
جی بھائی جن
وہ بنائے تھے ٹھیک ہے بھائی جان ہم لوگ کتنا پانچ لوگ تھے بھائی جان سمجھے
جی
اور مطلب کہ مطلب ہم لوگ کیا کیے تھے کہ ہم لوگ مطلب کہ ریس میں مطلب کہ کیا کہا جاتا ہے ایسے ہی میں مطلب منگا لیے میگی ٹھیک بھائی جان کافی سستا دے رہا تھا نا بھائی جان تو وہی منگا لیتے ہیں دوست لوگ کے ساتھ مل کے اب جب گھر پہ دیکھتے تو میگی کو ہم لوگ ابال دیے رہتے مطلب پانی میں اس کو ابال دیے رہتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے پیار ج ایک ہی ہے
ٹھیک ہے بھائی جان تو پتہ چلتا پیاز ایکھیے تو کیا کریں ایک پیاز وہ بھی چھوٹا تھا بھائی جان اب سمجھ نہیں آتا ہے کرنا کیا ہے تو وہی پیاز کو گلا گلاگ ہے ٹھیک ہے بائی جان اس میں خالی مسالہ ڈال ڈال ا بنا دیتے تو میگی جو ہوتا ہے نا وہ اپنا رنگ میں بھی نہیں آتی ہے بھائی جان ایسا بنتا ہے پھر بھی اس کو لوگ چھوڑتے نہیں ہے کھا لیتے آدھا کے آدھا سے زیادہ سے زیادہ سب پھینک دیتا ہے بھائی جان تھوڑا بھی مطلب آیا ہی نہیں تھا مطلب جو بھی سواد تھا نا تھوڑا مورا ٹھیک ہے بھائی جان وہ مطلب کہ بنا تھا تو ہاں بھائی جان
بولے ہیں بھائی ج نا باہر ہے کہ گھر پہ ہے
ابھی گھر میں آ گئے بھائی جان پھر جا ہی رہے باہر بھائی جان گھر میں تھوڑا پنکھا نہیں چلی تھی نا ایک میں تو وہ کمرہ تھوڑا گرم ہو گیا ہے بھائی جان اب ج رہے باہر بائ جائیں کیونکہ بہت گرمی ہے بھائی جان وہاں کا موسم کس طرح ہے بھائی جان
یہاں بھی گرمی بھائی جان تھوڑا پورا ہا بہ رہی ہے بھائی جن
اچھا ہوا تو ہے نا بھائی اور رات کو تو ہوا بچتی ہے بھائی
ہا ہے ہا بہتی ہی ہے نا بھائی جان اسی لیے گرمی سے تھ تھڑا راحت ہے
ہاں یہ تو صحیح بولے بھائی جان یہ تو اب سو پرتیشت صحیح ب پر دقت یہ ہے بھائی جان رات اس لیے کہ رات کو ہوا بہتی ہے صبح میں تو بہت زیادہ گرمی ہے بھائی جان
نہ
جی
بولے رات کو گرمی پڑتی ہے صبح میں تو کافی مطلب کہ ب رات کو ٹھنڈی لگتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی آواز دیتی ہے صبح کو تو کافی گرمی پڑتی ہے بھ جین کافی گرمی دوپہر کا تو کہیں نکلنے کا من ہی نہیں کرتا ہے نہ اور بتے نا بھائی جان آپ کا کیا حال چال ہے اور باہر باہر گھومے ہیں بھائی جان ہلو بولے باہر گھومے بھائییا ہاں بول رہے باہر گھومے ہیں ہلو
جی
ہاں تو بتائیے نا تو بتا ٹانیے
باہر گھومے ہیں ج کا مون تو کاابل
ہاں
اندر کے مطلب کمرے کے مقابلے باہر تھ
کیا بول رہے بھائی جان سمجھ نہیں آ رہا ہم کو کیا ہوا کچھ ہوا ہے کیا بھائی جان
جی بھائی جان بولے ہیں کہ مطلب اندر کے کمرے کے مقابلے باہر تھوڑا اچھا ہے ہا بہ رہی ہے ادھر بھی تو مب
ہاں ادھر بھی اسی طرح ہے بھائی جان صحیح بول رہا باہر گھومنے کا یاترا کا پلان بنا ہے کوئی گھومنے کا کوئی چیز
جی بھائی جان جانا ہے راجگ
کیوں گھومنا ہے کیاراج گ
جی وہاں پہ ایک تھوڑا وہ ہے نا سیسا والا
اور بتائیے اور مطلب کہ دوسرا رجیہ میں گھومنے کا من نہیں ہے دوسرا رج میں گھومنے کا کا من نہیں ہے کیا بھائی جان
ہاں بھائی جان گوو گھومنا ہے بھائی جان
جی وہ تو کافی اچھی جگہ ہمیں بھی ویڈیو کال پہ دکھاتے رہیے گا بھائی جان
جی ضرور دکھائیں گے بھائی جان وہاں کا بیچ جو ہے نا
ہ ہم کو بھی گلابی شہر جے پور گھومنا ہے یہ کیوںکہ جے پور میں کافی مطلب کہ قلع ہے پرانا پرانا رائے گڑھ کا قلعہ وہاں پہ کافی یدھ ہوئے ہے تو وہی سب گھومنا اور وہاں کا جو پریاورن بھی اچھا ہے اور پوری دنیا میں بہت اچھا مطلب کہ گھومنے والوں کے لیے کافی اچھا ہے اس لیے ہم کو بھی وہی گھومنا بائی جان ہا محل بھی ہے وہیں پہ بھائی جان
جی وہاں پہ بھی بہت لوگ جاتے ہیں اور
اور آپ تاج محل گھومے بھائی جانب
وہ جو بھی بق ج
اور کیا کیا گھومے کوئی جگہ گھومیں
جی بھائی جان
اور بتائیے ہاں بولی
پودے لگائے ہیں کہ نہیں بائی جان
ہاں بائی جان ل گا ہے پیڑ پودے کافی پیڑ پودے لگا لیے بھائی جن اپنے گھر کے باہر
کس کس چیز کے
ہ دیکھیے پودے میں تو بھائی جان ہے ایک پھول کا پودا ہے دو چار پھول کا پودا ایک پھول کا تو نام ہم نہیں جانتے دو کا نہیں ارہل کا پھول کا پودا ہے لال ارہل کا اس کے بعد ایک شاید شریفہ کا پیڑ ہے یا میوا کا پت نہیں اور ایک مطلب کہ تلسی کا پیڑ ہے ایک نیل کا پیڑ ہے اس کے بعد ایک آولا کا پیڑ ہے اس کے بعد ایک دو تین قدم کا پیڑ ہے اس کے بعد دو چار آم کا پیڑ ہے یہی سب ہے بی جان زیادہ نہیں ہے آپ کیا کیا آپ کیا کیا لگا ہے؟ ہاں بھ جان
پھول کا پودا ہے
ہو گیا یہی ایک ہے
پھر گ پھر کیلا کا پیڑ لگایا ہیں بھ جان پپیتا کا بھی پیڑ ہے
اور آپ کی سواستھ کس طرح ہے بھائی جان کافی مطلب کہ ہاں مطلب بیست ہے کیا بھائی جان ہوں ہلو ہلو ہاں بھائی جان کا آواز جواب نہیں دے رہے بھائی جان
جواب دیے نا بھائی جان بولے ہیں کہ مطلب کافی
ہم پوچھے ہیں کہ وست ہے تو آپ کچھ جواب ہی نہیں د دیرہ
نہیں بھائی جان بیستست نہیں ہے
کانا کا لی ہممیں جائ ن بولولوک سب کھانا خالی او اور بتائیے وہ لوگ کا سوستھ ٹھیک ہے آپ کے امی جان ابو جان لوگ کا
تھوڑا سا
وہ باہر اتنا موسم جو خراب ہو رہا ہے موسم بدلتا رہتا ہے نا شاید اس کارن سے خراب
جی بھائی جان گئے ہیں دوا لائے ہیں باہر سے جا کر کرامی جان کے لیے دیے ہیں جی بھائی جان دیے کھانا ک کھلا دیے ہیں اس کے بعد دوا کھلا کے تھوڑا وشرام
چلیے اچھی بات اچھا بھائی جان مطلب خیال رکھیے گا ان کا بھائی جان کیا
جی بھائی جان خیال رکھیں
آج آپ کھانا بنا ہے اب بریانی
جی بھائی جان
او آ امی جان کا تو تو ان کو بھی آج اچھا نہیں لگا ہوگا بریانی
ہمیں جان تو بول رہی تھی ٹیک ہے سواد ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا ا نمک
ہ باقی سب چیز ٹھیک رکھ کھناا
جی بھائی جی وہ سب ٹھیک تھا اس کا ماترا صحیح سے جلا تھا
دیجے گا اگر جد کرے تو ایک چھاتا یا چھتری دے دیجیے گا اور نیمبو چینی پانی پھر دے دیجے گا اور صبح میں آم کا وہی جو رس ہوتا ہے شربت وہ پلاائیے ہو جائے گا ٹھیک پ پلا نہیں رہا کیبھی پلا نہا آم نہیں ہے کیا
آم ہے بھائی جانیدھر آم ہے آم
تو پھر اسی میں سے توڑ کے پلا کیوں نہیں دیتے امی جان کو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی
دیں گے بھائی بھائی جان ک
ابو جانو سب ٹھیک ہے ابو جان کا کیا حال چال ان کا طبیعت ٹھیک ہے نا
ان کا طبیعت ٹھیک ہے اپ کی امی جان ابو جان لو
ٹھیک ہے وہ لوگ بھی ٹھیک تھے کچھ دن پہلے بیمار پڑے تھے وہ مطلب کہ موسم کے کارن ہو گیا اور کہیں باہر سے گئی تھی نا تو وہ پانی کا ادھر کوئی تو سردی یہ سب ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو اب ٹھیک بھی ہو گیا ہاں بھائی جان پانی جو بدلتا ہے تو وہی لوگوں کو سردی نہیں ہو جاتی ہے تو اسی کا رن ہوا تھا ایک واتاورن سے نکل کے دوسرے واتاورن میں گئی تو ہو ہی ہوا تھا لیکن دیکھا جائے تو گرمی اتنا ہی رہتا ہر جگہ بھائی جان ادھر بھی کافی گرمی تھی
جی بھ جان گرمی تو سامان رہتا ہے سب جگہ پہ
تو کھانا تو کھا لیا ہم بھی کھانا کھا لیے بھائی جان وہی چاول اور سبزی کائے ہے امی جان بنائی اچھا بنائی تھی لیکن سلاد بھی کافی اچھا